حر پر مد خطر مضر وج بتمت ل ل آتا
ہیلو کال چلان میں نے پت ہی کالی چلان
اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو اچھے سےے
ٹھیکے سر ہلو
ہلو آپ ٹھیک ہوچ
الحمد للہ آپ ٹھیک ہے کیا کرا
گھر پ سب ٹھیک
س ٹیک اور پ
اور میں نے واٹسپ پہ ایک ٹیکسٹ کی ہے ایک
ہ باقی
واٹسپ پہ ٹیکسٹ کی میں نے
ہاں بسن بھی نہیں رہی ہلو ہاں
میں بول رہی ہوں میں نے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کی ہے
ہوں ٹیک سے ہے نمر جی میڈم بتائیے اور باقی
باقی الحمدلہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہمارا تو ٹھیک ہی جا رہا ہے بٹ ابھی ہمیں تھوڑا یہ ہے اب تھوڑی پروابلم ہے
جی جی
ہمیں یہ ہے جو ہمارا سکائی ٹرسٹ کا یہ ہے پروگرام
ہوں
ہمیں ان کے ساتھ بڑا اوئیرنیس کیمپ کرنا ہے
تب
وہاں پہ ہمیں وہ ہمیں ایٹین کو کر نہ یہی پ یا تو کمیونٹی میں کرنا ہے یا تو یہاں پہ کرنا ہے کسی ٹیوشن میں لیکن وہاں پہ ہمیں ایٹ لیسٹ
کوئی گویا ایٹین کیا تھا د س ہڈک
اٹی نہیں تین شاید تھرس ڈے ہے ایٹین کو تھرس ہے یہ کمیونٹی بیسڈ پروگرام ہے ہمیں کمیونٹی میں ہی کرنا ہے اگر کمیونٹی میں پاسبل نہیں ہوا تو ہمیں کسی انسٹیٹیوشن میں کرنا ہے لیکن اس انسٹیٹیوشن میں بچے بڑے ہونے چاہیے ایٹین پلس اب میں سوچ رہی تھی ہم ہر س سکنڈری میں کریں گے لیکن ہمیں پہلے ہر سکنڈری والوں سے پرمیشن لینی ہوگی وہ لوگ ہمیں دیں گے پرمیشن ہاں ن ہلو ہلو
ہلو
ہاں وہ لوگ ہمیں دیں گے پرمیشن ہائر سیکنڈری والے ہ سکنڈری والی
آرگنائزیشن کے تھرو
ہاں آرگنائزیشن تو آفر یہ لیٹر دیں گے نا پرمیشن لیٹر
پچ م مرد تم د ن کہ نہیں کرم چ نہ ہ اچھا مجھے بولا ہمیں تین دن کے بعد وہاں کا جانا ہے بگان پہ جی اوکے کس میں میڈم یہاں ہاں ہم میں گ سبمٹ پروجیکٹ
مجھے ہے نا وہ والے گھر پیش آئے
ہاں
اوکے میں ساتھ لاؤں گی لیکن مجھے ابھی تو مجھے کام ہے تھوڑا مجھے گھر پہ صفائی کرنی ہے وہ
جانا ہے نا گولو ملاس تھرزڈے فرائیڈے سٹرڈے میم نے بولا ان تین دنوں میں آپ جلد ایک دن آ
سیٹرڈے میں سو سیٹرڈے نہیں سیٹرڈے میں نہیں آ سکتی سیٹرڈے میں سوچ رہی تھی ہمیں ہر کنڈری جانا ہے میم سے ملنے ہمیں کہاں جانا ہے
سن کیا
کہاں پہ یہیں پہ سنگراما اوکے ٹھیک ہے پھر ہم سنڈے پھر ہم سٹرڈے کے د صبح جا سکتے ہیں یا
تھرزڈے یا فرائیڈے ہ اا کولا آ ما س
پھر ہمیں اس مجھے سٹرڈے کے دن ہائر سیکنڈری پہ جانا ہے پرمیشن لینے کے لیے
فرائیڈے یا پھر ہم جائیں گے چھوڑو پت ہم فرائیڈے کو صبح جائیں گے وہاں سے
چلو ٹھیک ہے مجھے گھر پہ صفائی کرنے آئی ڈونٹ نو
کیا کیا
اوکے ٹھیک ہے
ہ اوکے میں بووانی ہ مس سے اس کو بھی میں بولوں گی نا سر کوو یہس سار کو
اوک ٹھیک ہے آپ نے میم نے کب بولا آنے کے لیے
تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے ان میں سے ایک دن چننا ہے
آئی ن میں نے م کب بولا
کل بوول گ نا وہاں گا نا سو اس نا اخبارس دتمت مگر اس نے پتا انہوں نے میرا نام اس میں لکھا
ہاں
اس میں آپ یاسر سر کا نام اور نوشین میم کا نام بھی دیجیے کیونکہ ہم ایک ٹیم ہے
کوئی نہیں ہو
کہ نہیں یہ ہوتا ہے مشن والا اصل لگا پت ہے کیوں ٹیم از ٹیم
آئ نو سوکھے بٹ
آپ نہیں میں ہو اگر آپ نہیں ہوتی اگر یاسر سا میں جا پاتی
نہیں دٹس اوکے بٹ اٹ اسو فائن
اٹس ناٹ فائن پھر میں نے سر کو بولا یاسر سر کا ہم نام نہیں دے سکتے ہم نے میں نے کہا ایٹ لیسٹ آپ بول د بارامولہ ٹیم میں کچھ سوود نا تو توک نا مطلب وہ اس میں یہ بول رہے یہ لڑکیوں کا پروگرام تھا لڑکے کیا ہے کر رہے مطلب اسٹییروٹائپ ہے نا کچھ بھی بول سکتے تھے مس اچھا اگر جب لڑکوں بولا جب لڑکوں کا پروگرام ہوگا اگر آپ بھی ہوں گے آپ کا نام نہیں آئے گا دوپمس ووتو ٹھیک ہے بٹ یم ورک از یم ورک
سب میں لے رہے
اب مجھے اسی کو میم نے دیکھا نا
ہاں
میں کال کی بولا میں میں نے کہا میں میں نے ٹیم بنائی تھی ہم تو آرریڈی ٹیم تھے ہم مطلب ہم ایک پروجیکٹ ختم کرنے کے بعد دوسرے پروجیکٹ کرتے ایسے میری ٹیم مگر میں ہمارا ابھی سیونٹینھ کو بھی ہمارا کمپلیٹ تھا لیکن وہ بھی ڈیلے ہو گیا آج ایک مہینہ ہو گیا میں نے کہا ابھی ہمیں وہ نہیں پورا ہو رہا ہے
اب ہم کہاں ویٹ کریں گے ہاں میم نے بولا مطلب
میم نے پھر بولا جلدی جلدی نہیں یہ وہ کیا ہے ك کیا د چون آ فرینٹ لائن پ اس کو لگاؤ لے لا ن توم ہاں د
ایک پالٹی مار
دوب نا اب ہم بات کریں گے وہ آپ آنا ان تین دنوں میں آپ کرنا تنا ڈاکومٹری میم وہ تو آپ نے بولا تھا ڈاکومینٹری جو ہے وہ ہم اس کے بعد کریں گے پہلے ہمزینٹ تو کرے اب لن ا لیے پ دپن وہزو ہم ترین دن اصل ات کنی یہ نہیں رفک سر کو اگر ہم اس کے ساتھ کام کریں گے نا اس کو بولیں گے ہمارے ٹیم ہے ہمارے ہمیں آپ یہ کرو پے اس کرو پت کہاں ت ہے نا مطلب ایک وے میں بولیں گے جی س
ان کو بولا ہم پیڈ پروجیکٹس تو آپ وہ لوگ وہاں سے بول رہے ہیں ہم ایسے ہی کام کرتے انوں نے پرسوں بولا نا ہم لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں ہماری ٹیم
پوس ت دپن نا پوس ت یہ پ پان کوئی نش درخش میں مجھے بولتی اگر آپ کو وہ پ کا پ کر پھر ٹھیک ہے اگر آپ کا نام دیا اگر نہیں کرتے تو وہ نہیں دے سکتے آپ کا نام دیتے ہیں
جیسے آپ پیڑ ہو ہمیں ہوتا ہے نا اسکئی ٹرسٹ کے ساتھ تمہیں پتا ہے اسکئی ٹرسٹ بولے کیا کرتے ہیں ان کا ہوتا ہے یہ وہ لوگ کا مطلب ان کا منتھ میں ایک ہی دن ہوتا ہے س جو آان وہ کومونٹی بیسڈ ہمار پروجٹ ہوتا ہے وہ کمیونٹی پ کرنا ہوتا ہے ایک پروگرام جس میں نے آلریڈی آپ کو بولا ہے وہ لوگ لیکن منتھ میں ایک ہی دن ہوتا ہے وہ اس کا فائی ہنڈریڈ دیتے ہیں پانچ سو
گوو نا اصل یہ کچھ دیتے اس لگا پنن کرایہ اورور گسنس
ہاں اور جب ان کا یہ ہوتا نا جب ان کا یہ کوئیس سیشن ویشن ہوتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں جو بھی ہمیں فر لگتا ہے سارا وہ وہی دیتا ہے جو وہاں پہ ہمیں کھانا ملتا ہے باقی جو جو بھی ریفریش ٹ ہے وہ انہیں کی طرف سے ہوتا ہے یہاں پہ تو
بتر
اللہ کے نام پہ یہ والے اور یشن ہے میڈم کی
آپ کا اچھا ہے وہ آرگنائزیشن آپ اسس میں اچھا ایکسل کرو س فرینڈ لائن پی ت تھا
انہوں نے کیا نا دوسرا یہ انہوں نے اب اسی کے ساتھ دوسرا پروجیکٹ کیا نا جو جس
کنوں نے اچھا اچھا مگر مجھے اس کو آتا ہے نہیں
اب بھی نہیں آئے گا اس کو پہلے کالس کرنی ہے تمیں کسی تمہیں اپنی بہن کو فون دینا ہے مطلب اس نہیں اس کو اپنی بہن کو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروانی ہے
ہوں
پھر اس کے ساتھ بات کرنی ہے جس انسان کے ساتھ آپ بات کرو گی نا
ہاں
جس انسان کے ساتھ آپ بات کرو گے نا اس کوئی ہی ایپ ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے پہلے
اچھا ٹھیک پھر کیسے اپ گریڈ ہوگا
پھر خود ہی اپ گریڈ ہوتا چار دو تین کالس کرو گی نا آپ یہ اپ گریڈ ہوگا پھر آپ کا دوسر
لیکن مجھے مت کوئی ڈا سک ہی آیا ابھی
آئے نا مجھے بھی کہاں پہلے آیا تھا پہلے میں نے دو تین کالس کیھی نا اپ مجھے آ رہے ہیں
اچھا ٹھیک رائٹ وہ تو ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءلہ چل کیا ہوتا ہے
چلو آپ پھر ہم ملتے ہیں
چلو چلو پھر رکھ سوں میں اوکے اوکے اللہ حافظ د بی دم آما کلر آما کلر آٹ پ